ہ
السلام علیکم
وعلیکم السلام اور سب خیریت سے
ہاں جی سب خیریت سے ہم نے کہا چلیے اگر آپ کے پاس س معی تو ہم بات کرتے ہیں آپ سے کہ کتابیں پڑھ نہ اور فلمیں دیکھنا کیوں ضروری ہے مطلب ہم بیٹھ کر یہی سوچ رہے تھے کہ کتابیں پڑھیں یا فلمیں دیکھیں ہم اپنی بیٹھ کر ابھی ابو سے یہی باتیں ڈسکس کر رہے تھے تو ابو کہتے ہیں کہ آپ اپنی دوست کو فون کیجیے ان سے پوچھیے کہ کیا کتابیں پڑھنا ضروری ہے فلمیں دیکھنا پھر ہم اپنا اوپینین دیں گے تو بتائیے آپ کو کیا لگتا ہے یہ کیوں ضروری ہے اور کیوں فائدے مند ہے یا کیا ہے
بالکل بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا آپ کے ابو نے جیسے کہا جو کتابیں ہم پڑھتے ہیں یا فلمیں دیکھتے ہیں وہ ہماری ا آپ نے دیکھا ہوگا زندگی کو ذہنی اور جذبوی جذباتی سکون دیتا ہے دونوں کے ایک دونوں کے الگ ہی خوبصورت ذریعے ہیں جیسے آپ نے دیکھا ہو کہ روز مرہ کی زندگی میں ہم کتنے معروفیت ہوتے ہیں تو اس کے بیچ اگر ہم تھوڑی بہت آپ نے دیکھا ہوگا تجگی چاہیے ہوتی ہے جیسے آپ کہہ لو کہ جو روز کا روٹین ہوتا ہے اس سے ہم بور ہو جاتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کئی بار ہم باہر کوئی فلم وغیرہ دیکھنے چالے جاتے ہیں تو ہمارا تھوڑا ذہنی اور جذباتی ہمیں سکون ملتا ہے اور جو کتابیں پڑھنا ہے اس سے کتاب بنی انسان کے اندر ہم جو ہم کتاب پڑھتے ہیں اس کے اندر اس کے اندر دیکھا ہوگا آپ نے ہمارے اندر ہی گہرے وچار آتے ہیں اور ہمار کو ا گہرے وچار آتے ہیں اور آ سیمت کلپنا شیلتا کو جنم دیتی ہے
بالکل دیکھیے ہمار کو تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ا دونوں کے اپنے اپنے فائدے بھی ہیں اور اپنے اپنے نفع بھی ہیں دیکھیے کتابیں جو پڑھنے کے لیے ہمیں ایک جگہ بیٹھ کر گھنٹوں اپنا دھیان کیندرت کرنا پڑتا ہے جس سے کیا ہوتا ہے ہمارا فوکس بڑھانے کی بہترین وردش ہے مطلب ہمارا جو دماغ ہے وہ بہت تیزی سے بڑھتا ہے کیونکہ جب آپ کتاب کو کسی جگہ پر ایک گھنٹا لگاتار بیٹھ کر پڑھیں گے جب فوکس کریں گے تو کیونکہ آج کل کی جیسے مطلب اس کے وپریت فلمیں دیکھنا تو دیکھیے ہم یہ نہیں منع کر رہے کہ فلمیں فلمیں اور ریل یہ شارٹس دیکھ کر دماغ کو نہ زیادہ مش شکت نہیں کرنی پڑتی کیونکہ اس میں سب کچھ پکا پکایا آتا جیسے کہ کچن میں جب ہم کھانا کھانے کے لیے جاتے ہیں اگر ہمیں خود کچھ بنانا پڑے تو ہمیں پتا چلتا ہے اگر ہماری امی ہمیں بنا بنایا دے تو ہمیں سب کچھ ایسے لگتا ہے آسان ہے اسی طرح فلم اور کتاب میں بھی یہی فرق ہے کی فلم دیکھنے جاتے ہیں تو وہ ہمیں پکی پکائی ملتی ہے اور کتاب جو ہے اس میں ہمیں دھیان کیندرت رکھنا پڑتا ہے نا
بالکل بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے یہ تو آپ نے دیکھا ہوگا کتابوں میں جو ہوتا ہے اس میں لکھک کے ش لکھک کی اپنی دنیا کی ایک وہ لکھی ہوتی ہے اس کے کرداروں کا اپنے مطلب مطلب اپنی لینگویج میں لکھی ہوتی ہے یا اپنی بھاشا میں لکھی ہوتی ہے کتاب اور کرداروں میں جو چہرے ہوتے ہیں ماحول ہوتے ہیں وہ ہمیں نہیں پتا کیسے ہوگا یہ تو ایک مطلب جو کریٹر جو لکھک کتاب لکھتا ہے اسی کی بھاشا میں لکھا ہوتا ہے
بالکل صحیح فرمایا یہ تو آپ نے بات دیکھیے کتابیں جب ہم پڑھتے ہیں نا تو ہمیں نا کئی طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں جیسے الزائمر ہوتا ہے جو کہ ایک بھولنے کی بیماری ہوتی ہے وہ اس کا خطرہ نا بہت حد تک کم ہو جاتا ہے آپ کا بھی دھیان دیجیے گا کہ جب کتابیں ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں الزائمر اور بھولنے کی بیماری کا خطرہ کم ہو جاتا ہے وہی جہاں فلمیں ہیں انسان کے تھکے ہوئے نیورل کو فورو رکھ کر شانت کر تا ہے وہا کتابیں نئے وچاروں کو جنم دیتی ہے کتابوں کا آنند دھیرے دھیرے چڑھنے والے نشے کی طرح ہے بلکہ وہی فلم جو ہے وہ اس کے وپریت ہمیں مشقت نہیں کرنی پڑتی فلم دیکھتے ہوئے ہمیں بنا کچھ بولے صرف آنکھوں اور خاموشی سے ہی اپنی بات کو مکمل کیا جاتا ہے
بالکل بالکل بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا اب آپ نے دیکھا ہوگا جو ہم کتابیں پڑھتی ہیں اس کے لیے ہمیں دھیرے کی بھی ضرورت پڑتی ہے صبر چاہیے ہوتا ہے کتابیں پڑھنے کے لیے کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا جو فلم ہوتی ہے وہ تو دو یا تین گھنٹے میں ختم ہو جاتی ہے اس کے آپ نے دیکھا ہوگا جو کتاب ہوتی ہے اس کو پڑھنے میں ہمیں ٹائم بہت لگتا ہے اور اس کو جو اس کے کردار ہوتے ہیں وہ ہم صرفے دے امیجن کر سکتے ہیں اور جو فلم ہوتی ہے اس میں ہمیں سارے جو کردار وغیرہ ہوتے ہیں وہ دکھائے جاتے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں
بالکل بالکل صحیح فرمایا دیکھیے کتابیں پڑھنے کا اپنا الگ ہی آنند ہے فلمیں دیکھنے کا اپنا الگ ہی آنند ہے کتابیں آپ کی خاموشی کو جبا دیتی ہے کتابیں آپ کی خاموشی کو جبا دیتی ہیں اور اچھی فلمیں آپ کی زبان کو ایک خوبصورت لہجہ دیتی ہیں کہنا کا مطلب یہ ہے کہ کتاب اگر کوئی رائٹر لکھتا ہے تو اس کو وہ بہت دھیرے دھیرے ایک ایک کریکٹر کا جسٹیفائی کر کے آرام سے ساری چیزیں ایکسپلین کر کر لکھتا ہے وہیں اس کے اپوزٹ جو موویز ہوتی ہیں فلمیں ہوتی ہیں اس کو ہم کیا ہوتا ہے اس کا تو جو ایک کیریکٹر ہمارے سامنے آیا شارٹ فلم ٹائپ میں تین گھنٹے کی اسٹوری میں ہم نے وہی دیکھنا ہوتا ہے نا ہمارے کو وہی دکھایا جاتا ہے تو پر جو کتاب جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم ایک ایک کریکٹر کو پڑھتے ہیں اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں اس کو امیجن کرتے ہیں اور سب چیزوں میں ہم دھیان سے گہرائی سے جا کر کرتے ہیں کیونکہ فلمیں دیکھنا ایک چلتی ہوئی ٹرین کی کھڑکی سے نظارے دیکھنا جیسا ہے اور کتابیں پڑھنا اس جگہ کو پیدل گھومنے جیسا ہے
بالکل یہ تو آپ نے ٹھیک فرمایا کہ جیسے جو فلمیں دیکھنا ہوتا ہے وہ چلتی ٹرین کی طرح ہوتا ہے اور کتابیں پڑھنا ایک پیدل چلنا جیسے ہم نے کہا کہ اس میں کتاب پڑھنے میں سمے ادھک لگتا ہے اور ٹائم بھی اب آپ نے دیکھا ہوگا پر یہ ہوتا ہے کتاب پڑھنے کا ہمیں یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کئی بار ہوتا ہے کہ ہمارےا جیسے ہم مووی وغیرہ جو ہوتی ہے کئی بار ہم موبائلس وغیرہ میں یا لیپ ٹاپ میں آج کل آپ نے دیکھا ہوگا ڈیجیٹ چگ ہے تو گھر پہ بھی دیکھ لیتے ہیں پر وہی جو ا کتاب ہوتی ہے وہ ہم اپنے اکیلے میں سکون سے بیٹھ کر اپنی پورا دھیان سے پڑھتے ہیں اور ہمیں دیکھو کتنا مطلب اچھا بھی لگتا تا ہے پڑھتے ہوئے اور اس سے ہم کتنے نئے نئے شبد بھی سیکھتے ہیں سب کچھ ہر دیکھو دونوں کا اپنا اپنا ہی فائدہ بھی ہے اور نقصان تو ہمیں لگتا نہیں نہ کوئی ہوگا پر یہ ہے کہ اگر ہم زیادہ فلمیں دیکھتے ہیں تو ہمارا سمے کی بربادی پیسے کی بھی بربادی ہوتی ہے ان سب چیزوں سے
بالکل بالکل دیکھیے دونوں کی اپنی اپنی خوبیاں ہیں جیسے ہم فلمیں دیکھتے ہیں تو ہمیں سمے کی بچت ہوتی ہے ایک منورنجن ہوتا ہے اور ایک سماجک بدلاؤ بھی آتا ہے سمے کی بچت ہوتی ہے کیوںکہ کہ آپ اس کو تین گھنٹے میں دیکھ لیتے ہیں مووی اور سچا منورنجن جیسے آپ ڈائلگ دیکھتے ہیں ایکٹنگ دیکھتے ہیں تو آپ کا جو تناؤ ہے وہ دور ہوتا ہے سماجک بدلاؤ مطلب فلمیں بہت جلدی جلدی بہت اونچے ستر کی لوگوں کی سوچ بدلنے کی طاقت بھی رکھتی ہیں وہیں جو کتابیں ہوتی ہیں وہ ہمارا مانسک ورزش بھی کرتی ہیں بھاشا میں سدھار بھی لاتی ہیں اور وہ ایک سچی دوست بھی ہوتی ہیں سچی دوست کیسے ہوتی ہیں آپ کے اکیلے پن کا سب سے سے اچھا علاج آپ کی کتاب ہی ہے جو آپ کا اکیلاپن دور کرتی ہے اور بھاشا میں سدار کیسے آتا ہے بھشا میں سدار ایسے آتا ہے اگر آپ رو جانا کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں ان کے اندر شبدوں کا خجانہ ہوتا ہے تو آپ کے بات کرنے کے لہجے میں سدار آتا ہے اور مانسک ورزش کیسے ہوتی ہے کتابیں پڑھنے سے ہماری ایکتا بڑھتی ہے اور سوچنے کی جو شمتا ہوتی ہے وہ بہت مجبوط ہوتی ہیں دونوں کی اپنی اپنی الگ الگ خوبیاں ہیں
بالکل بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے جیسے آپ نے بتایا کہ کتابوں سے ہمیں گیان ملتا جو ہمارے وچار ہوتے ہیں وہ پریپک بنتے ہیں اور وہی جو ہم فلمیں دیکھتے ہیں اس کا مقصد تو آپ نے دیکھا ہوگا صرف ہمارا منورنجن کرنا ہوتا ہے اور اس سے کیا ہوتا ہے جو ہمارے ہمارا کئی بار ہوتا ہے ہمیں تناؤ وغیرہ ہوتا ہے تو ہم کوئی فلم وغیرہ دیکھتے ہیں تو اس سے ہمیں ہمارے تناؤ کو بھی راحت ملتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا ان دونوں میں مطلب کوئی کوئی چھوٹا سا یا بڑا نہیں ہے ہمارے حساب سے دونوں ہی ہماری زندگی میں الگ الگ مہتو بھی ہوتے ہیں دونوں ہی مطلب ہماری زندگی کے لیے دلچسپ ہیں سلیقے دار ہیں اور آج کل تو آپ نے دیکھا ہوگا ڈیجیٹل یوگ ہے تو ہم اسکرین پر سمٹ سمٹ رہے ہیں تو ہمیں تو لگتا ہے کہ جو ہماری دنچریا اتنی ویست ہے تو اس کے لیے ہمیں تھوڑی بہت کتابیں پڑھنی چاہیے جس سے ہماری کی دماغی کثرت بھی ہو جائے
بالکل بالکل دیکھیے زندگی کو خوشحال بنانے کے لیے ہم تو آپ سے یہی کہیں گے کہ دونوں کا سنتلن بنانا بہت ضروری ہے ہفتے بھر کی کام کی تھکان کو دور کرنے پر ویکینڈ میں ایک پریوار کے ساتھ اچھی فلم دیکھی جائے تو وہ مز دار ہوتی ہے اور کس سونے سے پہلے ایک اچھی کتاب کے کچھ پنے پڑے جائیں تو وہ ہماری روح کو سکون دیتی ہے کام ہمیں روٹی اور پیسہ دے سکتا ہے لیکن کتابیں اور فلمیں ہمیں انسانی جذباتوں کو سیکھنا جینا سکھاتی ہیں چلیے آپ سے اس بات پر ڈسکس کر کر بہت اچھا لگا شکریہ
اللہ حافظ